ا ہاں
وعلیکم السلام بھائی جانب آ ٹھیک ہو
ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
کیا کرتے ہو بھائی آج کل
بس ابھی بیٹھا ہی تھا آپ کیا کر رہے ہو
ارے یار بارشوں نے کہااں آج باہر نکلنے دیا کل تک تو دوپ تھا آج بارش ہے آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کیا باہار ہو رہا ہے آج کل
ہاں
جی بھائی مطلب آپ کیا کر رہے ہو ابھی
بس میں ابھی سو ہی رہا تھا بہت بارش ہو رہی تھی اسی لیے میں سو رہا تھا
ہاں ابھی تھوڑی تھوڑی یہاں دھوپ نکلی ہوئی ہے آپ کے یہاں سے نکلی دھوپ
نہیں ابھی ابھی یہاں پہ بارش ہی ہو رہی ہے
اچھا ٹھیک ہے بھائی تو کیا مطلب بھائی آپ کو لگتا ہے کہ انسان نے یہ سب کچھ کیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ والی بات
ہاں یہ سب کچھ انسان ہی کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے
ہاں گلوبل وارمنگ انسان ہی کرتا ہے پیدا کیونکہ آپ نے تو دیکھا ہوگا گرین ہاؤس گیسز وہ وہ انسانی مطلب یہ کرتا ہے پیدا کرواتا ہے
ہاں یہ بات سچ ہے سب کچھ یہ گلوبل وارمنگ انسان کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے
ہاں بھائی اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا مطلب جو آج کل تاپمان بڑھ رہا ہے اس سے ہمارے فصلیں بھی تباہ ہو رہے ہیں پھر کیونکہ آج کل آپ بارش ا زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے ہماری فصلیں جو اب اچھی ا ہے وہ والی کتابیں ہوتی ہے تو ہاں بائی مطلب اوور آل جو اب غریب طبقہ تھا جو کسان ہمارے بھائی بہن تھے اب وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں
ہاں یہ زیادہ تر ہم جو ہے نا یہ گرین ہاؤس گیسز ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اسی سے زیادہ یہ گرین ہاؤس ہو جاتا ہے گلوبل
ہاں گرین ہاؤس تو یہ تو یہ تو سچ ہے کہ گرین ہاؤس گیسز اسی سے ہوتا ہے مطلب وہی کیسز بنتے ہیں وہ بھی انسان نہیں دیکھو آپ اگر ہم دیکھیں گے ہوا میں ہم نے کتنا گندا کیا ہے اب ہی دیکھو ہم نے فیکٹریاں ڈالی سنعت کو بڑھانے کے لیے ہم نے فیکٹری ڈالی لیکن اس فیکٹری میں جو دھواں نکلتا ہے اس کو ہم نے بچانے کی کوئی کوشش نہ کی
ہاں جیسے کہ ہمارا فیکٹریز گاڑیاں اور ہم جو لکڑی جلاتے ہیں اس سے جو دوہا نکلتا ہے اسی سے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے
وہ ہوا میں مل جاتا ہے پہلی بات تو ہمارا یہ کیا کہتے ہیں ہمارا فضاائی زہریلا بن جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج آج کل کتنے بیم ہوا کی بیماریاں ہوتی ہیں
ہاں اور گلوبل وارمنگ جو ہے آج دنیا کی سب سے بڑی پرابلم بن چکی ہے
ہاں بھائی پروابلم بن چکی ہے بہت ہی زیادہ کیونکہ آپ کو لگتا ہے مطلب میں میں نے جو ابھی کہا اگر ہم دیکھیں گے پانی کو ہی ہم نے پانی کو پہلے کیسے گندا کیا پہلے ہم نے اس میں کوڑا کرک ڈالا تو گندا ہو ہی گیا پھر دوسری بات ہم نے کیا کیا جب آپ کناروں پر جو اپنے اگر آپ کشمیر گئے ہوں گے تو وہاں پر ایک ڈھال ج جھیل ہے مطلب اس کو کہتے ہیں ہم ڈھالا تو سنا ہوگا اس کا نام تو تو وہاں پر جو کناروں پر وہ بستے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ اس کا پانی پیتے تھے آج وہاں کی طرح کوئی دیکھتا بھی نہیں کبھی ہاتھ بھی آپ کبھی ڈالنا تو آپ کہو گے کہ میرا ہاتھ بھی گندا ہو جائے گا
وہاں پہ جو کناروں پر بستے ہیں لوگ ایک انہوں نے مطلب بند کیا اور اور اندر جا رہے ہیں ڈال کو دل کا زمین ختم کر رہے ہیں کیونکہ جو کناروں پر بستے ہیں وہ مطلب ہڑپ نا چاہتے ہیں زمین اور دوسرا وہ گندا کوڑا کرکٹ اس میں ڈالتا تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک صاف پانی بھی گندا ہو گیا دوسری بات جو ہماری جو ہمارا کیا کہتے ہیں وہ ذرائع تھا پانی کا ذرائع تھا وہ بھی گندا ہو گیا اب ہمارے کسان بھائی دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ فصل کو کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کیمیاوی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بھائی
تو جو وہ وہی پانی جب ہم مطلب آپ نے دیکھا ہوگا آج وہ چلا جاتا ہے بارھ آ گئی آج وہ چلاا جاتا ہے وہ پانی وہ کہاں جائے گا اس کو تو سمندر میں ہی جانا ہے دریاؤ میں ہی جانا ہے اور اور اوور آل تو وہی دریا ہی گندا ہو جاتا ہے بائی اس میں جو اب ہمارے کیڑے مکوڑے تھے مطلب مچھلی تھی مچھلی جو ہم کھاتے تھے وہی ہمارگ ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آلودگی سے ہمارا مطلب اگر ایک سے ایک انسان سوچے گا وہ کہتا ہے مجھے کیا ہے ایک سے جبکہ ہمیں یہ نہیں پتتا ہے کہ ایک انسان جو یہ گندا مطلب جو یہ چیزیں کرتا ہے وہ دس لوگوں مطلب ایک نسل کو ہی تباہ کر لیتا ہے ا بھائی
ہاں بھائی یہ آپ نے اچھی بات کہ اور گلوبل وارمنگ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کہ دھررتی کا جو ٹمپریچر ہے وہ لگاتار بڑھنے لگتا ہے نا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شری امر ناتھ یاترا جی کی جو یاترا ہے پہلگام میں پگھلنے لگی تھی گلیشئرز اور برف پگھلنے لگتے ہیں اس سے
ہاں برف تو پگل پگل پگلی پگلتی ہی ہے وہ جب تاپمان بڑھ جاتا ہے تو جو برف ہمارے جو ہماریے گلیشیئر برفوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ جو تو وہ تو آج پگلتی ہیں اور پھر وہی باہر آتی ہے تو وہ وہ وہ اپنے ساتھ کی بہت س لوگوں کو لے جاتی ہے مطلب نقصان پہنچاتی اسے معاشی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے جو پیسہ ہمیں تو ترکی میں لگانا تھا وہ ہمیں پھر سے اسی کاموں میں لگانا پڑتا ہے نا بھائی
ہاں بھائی یہ آپ نے اچھی بات کہی اور جو ہمارے جانور ہوتے ہیں ہم ان کو پہاڑوں میں چرانے لے جاتے تھے اس گلوبل وارمنگ سے وہاں کی گاس بھی نہیں آتی تی ہے آج جتنے زیادہ سیلاب آتے ہیں وہ گاس کو نکال دیتے ہیں
جی جی جی یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے فرمائی
ہاں بھائی اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور فوڈ اسٹوریج بھی ختم ہو جاتی ہے جو ہم نے اسٹور کیا ہوتا ہے کھانا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے
ہاں بھائی یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات کہیے کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا فوڈ ٹوریزم کرتے ہیں وہ مطلب وہ وہی میں نے پہلی بات ہی بولی نا جب ہمارے یہاں بہاڑ آتے ہے تو وہ پہلے ہی ختم ہو جات وہ فرص چوری جو ہم نے کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ پھر غریبی میں میں نے پہلے ہی کہا نا غریبی اس
ہاں غریبی زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر اسے
ہاں
اور اس میں جنگل میں آگ لگنے کا خطرہ بھی اس سے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب دھوپ پڑے گی وہاں آگ لگنے کے خطرے بہت ہوتے ہیں پھر
ہاں ہاں ہاں جب دھوپ زیادہ ہوتی ہے جو ہم نے دیکھی ہمارے جنگل بے تحاشا جل جل جاتے ہیں اور پھر مطلب کیا اس کو وہ والی آگ جلد سے جلد جاتے ہیں کہ ہم لوگ پھر واپس لے ہی نہیں سکتے
ہاں بھائی اور اس سے ایک چیز اور ہو جاتی ہے کسی جگہ پہ باڑھ آ رہی ہوتی ہے کہیں پہ زیادہ گرمی ہوتی ہے
یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے
جی جی
ایک ایک جگہ ایک جگہ پہ گرمی ہوتی ہے دوسری جگہ پہ باڑھ آ رہی ہوتی ہے کہ اور کہیں سوکھا پڑ جاتا ہے کہیں طوفان آ رہے ہوتے ہیں
ہاں آج کل تو یہ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ یہ گاؤں سے نکلو بارش ہوگی دوسرے گاؤں میں جاؤ بہت زیادہ تاپمان ہوگا دوسرے گاؤں میں جاؤ طوفان ہوگا مطلب آج کل مطلب وہ کلائمیٹک چینج جو ہوتا تھا مطلب جو موسمیاتی تربیتی آتی تھی وہ مطلب علاقوں میں آتی تھی آج کل تو وہ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی ہیں کیوں کیونکہ یہ ہم نے ہی انسانوں نے ہی اس کو تر مطلب بد سے بدتر کر دیا
یہ بات آپ نے اچھی کہی یہ سب کچھ انسان ہی کرتا ہے اور گلوبل وارمنگ کو ہمیں روکنے کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ پیٹ لگانے چاہیے ہو ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک پیٹ لگاتے ہیں دس پیڑ کاٹتے ہیں
جی جی جی ہمیںگ کیا کہتے ہیں اسے پیڑ لگاؤ مہم شروع کرنی کر دینی ت اور حکومت کو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کردار حکومت کا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کو ہم نے چن کر آگے بیھا ہوا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں کو ایسی مہم بچوں کو اسے آگاہ کرے بچوں کو چھوٹےھوٹے یہ چیزیں کیا ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے
ہاںاں یہی بات اچھی ہے وہ ہم جو بجلی زیادہ چھوڑے ہیں ایسی وہ بھی ہمیں
ب ج
چاہیے ہمیں پھر اس کے بعد بند کر دے کیونکہ اس سے پانی ہمارا بچ جائے گا
ہاں بھائی
جی اور آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں روکنے کے لیے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے بھائی
ہم ہمیں روک پہلے ہمیں روکنے کے لیے جو آپ نے بولا پیڑ لگانے چاہیے وہ بہت ہی اچھی بات کہی دوسری بات ہمیں لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہیے آج بھی ہمارے لوگ لوگ ان پڑھ ہیں اس چیز سے مطلب آگاہ نہیں تو پہلے ہمیں ان کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے اسے کتنے بڑے نقصان میں ہم پڑ جاتے ہیں جو آئی دن بیماریاں پھیل جاتی ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور وہ بڑا وباہ پیدا کر دیتی ہیں ان کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کر دینا چاہیے ہمیں مطلب ماحولیاتی اپنے ماحول کو صاف کر دینا چاہیے فیکٹری جو ہے ان میں ہمیں کیا کہتے ہیں اسے جوا صاف ہوا باہر ڈال دیتا ہے ویسے مشینی چیزیں لانی چاہیے جو صاف پانی باہر ڈالے ویسی مشینی چیزیں لانی
ہاں بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے
جی جی جی
اور یہ سب کام ایک انسان کا نہیں ہے یہ ہمیں سب کو مل کر کرنا پڑے گا
ہاں ہاں یہ ایک ہی انسان کا کام نہیں ہے ہاں یہ بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے کہ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے یہ ہمیں مل کر کرنا ہوتا ہو لیکن ہمارے اس کے برعکس ہی ہوتا ہے آج کل ہم کہتے ہیں ارے مجھے یہ کیا اب میں ہی کیوں اس کے نیچے مطلب ایسا کروں ٹھیک کام کروں جبک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایک کے اقدام سے بہت سارا بن جاتا ہے کیونکہ ہر کسی کی سوچ بدل جاتی ہے ایک کی سوچ سے لیکن ہم لوگ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے آج کل جی جی ہیلو ہیلو بھائی ہیلو بھائی